السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو اچھے سے ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب
ہاں سب اچھے سے
کیا کر رہے ہو
مجھے کرٹنس کو آلٹریشن کرنی تھی میں نے ابھی تک مطلب چار کرٹنس کیے ہوتے
خود ہی کرتی مشین
ہاں ہاں میں نے چار کرٹنس کیے ہوتے میں نے پہلا کرٹ ٹرن جو کیا تھا اس کا نام چھوٹا ہو گیا تھا
کم
ہوا وہ ہاں پھر اس کو دوبارہ کیا اب دوسرے کرٹن کو کیا اسی نا پہ
اچھا
وہ بھی ہو گیا کام اب اس کو پھر سے کھولا اب پھر سے کرنا ہے
اچھا لگا آپ کچھ روڈ اب لگا کہ نہیں
ہاں لوڑنے لگا اب لگا کے ہیں اب کرڈنس کو آٹ ہاں ہاں نیچے سے ہر ایک جگہ اب صرف اوپر لوبی میں دو دروازوں کو لگانے ان کو آولٹر کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک
اوپر والے کرٹنس کو بھی آلٹر کرنا تھا نیچے والے کرٹنس کو بھی آلٹر کرنا تھا
کیا سب کو مطلب وہاں چھوٹے ہو گئے ہو کہ بڑے ہو گئے ہے
چھوٹے ہو گئے
آپ کیا کیا
جو وہاں کے مطلب نائن فیٹ کے تھے نا
ہوں
کو چھوٹا کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک وہاں کھڑکیاں بڑی تھی ہے نا
جو وہاں کی سیون نہیں وہاں تو لوبی کا یہ تھا جو سی ڈی کو لگا کے تھا
اچھا اچھا
اور یہاں پہ تو سارے کرٹنس بٹ یہ دروازے بہت زیادہ اونچے ہیں اب ان کو کر رہے ہیں نہیں میں نے توس صبح سے کچھ بھی نہیں کھا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا
کیوں پھر کب کام کیا ختم
کام تو میں نے کیا زیادہ ٹائم مطلب میں ابھی تک بیٹھی نہیں ہوں
پھر پس وس اکیلے دھویا
نہیں بہن ساتھ میں تھی نا
اچھا ٹھیک اب ہوا کام
ہاں کم ہاں آب یہ ہاں
کبھی بیٹھتی ہو
نہیں میری زندگی میں بیٹھنا
آپ زیادہ بزی ہوتی ہو ہو نا مجھے اللہ کی قسم لگ تا آپ زیادہ آپ زیادہ یہ ہے بوجھ
کبھی تو میں بالکل بھی بیٹھتی ہی نہیں
آپ بیٹھنا تھا نا خود سے آپ کو پتا آپ کو کیا خود ہوا ہے آپ کو ریسٹ کرنا تھا ابھی تھوڑا
اس کے بعد الٹر کر کے پھر مجھے کبڈو کو استری کرنی ہے
اب بہن کو بولو ایک سائڈ سے مدد دے
ہاں وہ کرے گی
وہ کہاں ہے بہن
وہ شاید نیچے ہے
ادھر فون ہے گھر میں
کیا
ادھر کون ہے
یہاں پہ میں اوپر و دلوں اب میں ہوں یہاں پاپا اوپر اپنے روم میں نماز پڑ رہے بھائی بھی اپنے روم میں ہے
اہن اچھا
ہاں میں نے بولا نا میں نے سار سر بھی کیے ہوتے اب اس کو غلط ہوا نا اب کیا کرتی
اب واپس سے کھولنا پڑا بہن نے فون وون کیا بہن نے فون وون کیا
میں نے تو مجھے تو آج فرصت ہی نہیں آئی
اس کے بھی نہیں کیا اس نے بھی نہیں کیا اچھا اچھا
تو میں نے نہیں کیا مجھے کرنا تھا ہایا جان کے لیے میں نے سوچا میں یہ آڈر کروں گی
اچھا اچھا
اس کے ب تب تک میں فون چارج پہ رکھوں گی
اچھا نہیں بس مجھے یہی ایک ہے میں نے سوچا آپ بولو گی پھر آپ گھر آکے میں گھر آئ نا الله کی قسم معمہ نے شیٹ رکھی تھی سبون میں ان ہی کو میں نے پہلے نکالا ان سے
ہوں
باہر تو اب اس نے سبزی دی بولا یہ صاف کرو
اچھا
اب میں سب ہے صاف کر رہی ہو
ٹھیک چلو اچھا ٹھیک
اب میں نے سوچا آپ کو فون کر گی آپ بولے کہ پھر فون ہی نہیں واپس کرتی ہے
ہاں میں تو کہتی پتا نہیں اس کو کیا ہوا اگر مجھے دوسرے سائڈ سے دس را پکڑتا نا مجھے تیدرا نہیں ہوتا
ہاں ہاں اکیلے ہے نا
ایسے ٹیڑا ہوتا پھر پھر سے کھولنا پڑتا ہے
ہاں ویسے اکیلے ہوتا بہن کو بلاؤ
اس نے بولا میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی
اچھا ٹھیک ہاں اکیلے ہو جائے گا ٹیڑھا یہ چھوڑو آپ کو بھی بعد میں جب بھائی وائی آتا ہے پھر وہی ہیلپ کرتے ہیں
وہ نہیں کرتے ہیں
اکیلے کیا کرو گی
میں نے بولا وہ نہیں کرتے ہیں
وہی بول رہی نا اکیلےکیا کرو گی
ہاں کرنا تو ہے
ہوں اب کچھ کھانا
میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا صبح سے
کھانا تھا
میں نے کھانا بھی نہیں کھایا
کیوں
میرا من ہی نہیں تھا
بھوک نہیں تھی کہ فرصت نہیں تھی
فرصت بھی نہیں تھی ان سب کو دیا
ہوں
پاپا نے تو ب
کیا وہ کام کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھو کل کو سسرال جانا ہے ت تو کیا بولیں گے ادھر
کیا کہیں گے
کیسی ہے کھاتی نہیں ہے پیتی نہیں ہے کھاتے پیتے گھر گھر آنے کے نہیں ہے
ان کو پتا ہے میں کس گھر ان کو پتا ہے میں
آپ جب کھاتی نہیں ہو کچھ وہ بولیں گے کھانا کھاؤ تو میں نہیں کھاؤں گی چائے پیو میں نہیں کھاؤں پیوں گی
نہیں وہاں پروس وہاں پروسنے کو ساس ہوگی نا جب جب میرے پرسوں آئی تھی نا بوا آئی تھی نا
ہوں
تو پھر سے تھا تو مجھے مزہ آیا کھانا کھانے میں
ہاں جب کوئی دیتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے
تو ایسے مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے
ب کھانا سبزی بنانا آتی ہے ساری
ہاں ہاں ہر ایک سبزی
ہر کچھ اچھا کس نے سکھایا
مما جب بناتی تھی میں بھی مما کی ہیلپ کرتی تھی
اچھا اچھا مطلب جب مما زندہ تھی تو کچھ مطلب ہوتا تھا آسانی کام میں
مما کچن کا کام سنبھالتی تھی نا پھر شام کا جو کھانا بنانا ہوتا تھا سبزی وبزی وہ میں خود بناتی تھی لیکن صبح کے کام میں آسانی ہو جاتی تھی نا
ہاں ہاں صبح کا کچن سے انسان فری نہیں ہوتا ہے
وہ بچاری آکسیجن لگا کے کام کرتی تھی
بھاگتا ہے ہ کچن سے انسان فوڈ پری نہیں ہوتا ہے ویسے باہر کی ہوتا نہیں
جب میں بیمار تھی نا
ہوں
اکتوبر سے اکٹوبر میں بیمار تھی نا بہت ٹائم تک وہ تو سارا کام کھانا وانا ماما بناتی تھی پھر بیچ بیچ میں ماما بھی بیمار رہتی تھی مطلب اس کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا پیروں میں سویلنگ ہوتی تھی کام کی وجہ سے جو کام کرتی تھی
ام اپ کیا کر چاہے وہ مرنے لائق تھی نہیں وہ بھی دیکھتی اللہ کی کسم میں کبھی کبھی سوچتی ہوں مجھے اس کا یقین ہی نہیں آتا ہے
وہ تو کسی کو یکی اور مطلب دوسروں کو اللہ صبر نہیں دیتے جس کی گھر سے میت اٹھتی ہے ان کو اللہ
ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح وہ بیچاری مرنے لائق تھے ابھی اس کو دنیا دیکھنی تھی اس نے کیا دیکھا تھا ابھی کیا اللہ کی اللہ کی مرضی ہے
ہمم اور کون کہے گا کہ اس کو یہ تھا وہ تھا تکلیف تو اس کو تھی لیکن چہرے سے تو کسی کو نہیں لگتا تھا
مگر جلدی ڈونر بھی مت ملا مت ملا
دیکھو اگر ان کو ہاسپٹل والوں کو لگتا کہ ڈونیٹ ہمیں مل جائے گا جلدی تو اس کو یہیں پہ رکھیں گے اس کو آسانی ہوگی اس کو سکسیسفل ہوگا وہ مت نہ پھر اس کو گھر بھیجتے
نہ نہ ان کو پتہ تھا
ان کو پتہ تھا اس کا اب رہنا امپاسبل ہے
ہوں وہ رستے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی نا
ہاں کٹھوا میں کٹھوا جم میں ہاسپٹل میں
ہوں ہوں وہ گھر ہی آ رہے تھے نا تب
کیا
وہ گار ہی آ رہے تھے نا
کہ وہ کیا ہوتا ہے
مطلب وہ ہوس آ رے تھے نا باہر سے گھر ہی وہ
اچھا ہاں ہاں وہ گھر ہی آ رہی تھی میں نے کچھ اور سنا میں نے سنا مگری میں سوچی میں نے سوجی مغااری براہ ہاں وہ ہاں جب وہغہ رہا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اب ہم آپ کے انگیجمنٹ کی تیاری کریں گے
ہوں
پاپا نے بولا اب ہم گھر آ کے آپ کے انگیجمنٹ کریں گے پھر اس کے بعد پھر ڈونر وونر مل جائے گا اچھے سے
ہوں
ہمیں کیا پتہ تھا کیسا ہوگا
کوئی بات نہیں چلا الگ صبر دے اس کو بھی جانت میں جگہ دے
آمین آمین ہاں بس ٹھیک اچھے سے آپ آپ کے یہاں آ جا یک مجھے س تو تھی وہ کر کے دیتی پلیز
کیا کیا
میں نے بولا یہاں آجاؤ مجھے کبڑو کو استری کرنی ہے
اللہ کی قسم اگر آپ پاس میں ہوتی نا ابھی میں فری تھی میں آتی شام تک مما کی قسم بس اگر ادھر پہ ہو تو میں شام تک ای میں ابھی فری تھی
ہاں تو یہاں آنے میں کتنی دیری لگ جائے گی آج
ہاں ہاں ہاں اندھیرا راستے میں ہو جائے گا مجھے
ہاں تو رات کو یہاں نہیں رک سکتی کہ یہاں کھا جائیں گے
ہمم کیا بھروسہ کیا ہے میں نے سنا اب نے بہت دنوں سے انے کھایا ہے گوشت
نہیں ہمارے گھر پہ اتنا گوشت ابھی پڑا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم انسانوں کا بہت نہیں کھاتے ہیں
اور
آپ کو پتہ چلا دس منٹ کہاں سے ہوئے ہو گئے
ہاں مجھے فون نیچے ہے
ہمم آپ کے پاس اب کوئی آئی ڈی وئیڈی ہے نا
اگر آپ بعد میں آپ کو بعد میں کہتی ہوں چلو ابھی کے لیے اللہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ